ہیلو ہیلو ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر الحمد اللہ میں بھی ٹھیک ہوں
گھر میں سب ٹھیک ہیں
سب ٹھیک ہے
کیا حال چال ہے بس میں کام ہی کر رہی تھی
اچھا ٹھیکسمسم خ رہی ہو میں بھی ابھی کام ہی کر رہی تھی ابھی میں نے یہ سبزی صاف کی میں لائیے آج فراجمین ہاں ہاں اور لائی اس کے ساتھ
میں نے اور سوق بناویا
ہاں میں نے آج یہی لایا میں نے سوچا آج یہی سبزی بنائیں گے تو یہ
اچھا کیا بچے ٹھیک ہے بچے کہاں ہیں
اسکولوں کا اگزام چل رہا ہے ی ہ ہ ہ ہ ہ اھی خارک نہیں م سےے
ہ نہ کہاں فیور ہوتا ت اپ ڈاؤن اچھا
ہ ہ ک کا د ک بنا باہر ل گ شن چل رہا ہے نا ہ بالکل دھیان رکھو اچھے سے
بیٹی گئی اسکول یہ نہیں گیا
اچھا ٹھیک
میں خود بیمار ہوں مجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے کیا ہوا
آج خود بی مار تھی مجھے اتنا سر درد رات کو مجھے چکر آ رہے تھے رات کو مجھے اتنا زیادہ سر درد تھا نا کیا بتاؤں میں آپ کو پھر میں صبح گئی مارننگ میں ہی ڈاکٹر کے پاس پھر میں نے انجیکشن لگوایا سر درد کا مجھے مت فرق ہوتی ہے ٹبلٹس ایک اچا جب میں وہاں سے سے آئی پھر میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا ابھی تھوڑی سی فرق لگ رہی ہے مجھے ہم گئے تھے وہاں کیا بول تو اس کو گئے تھی نا وہاں
ہاں
ہاں اس کا دیور وہ م میرا دیور تھا کوئی وہ بو رہا تھا مجھے رات کو پین ہوئی تھی مدے میں مجھے مدے میں چکر آ رہے تھے مٹنا
قید ہو جک ہوں
مطلب میں اتنا ہنسنے لگی نا آپ کے جی جو میںجھے یہ دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے ماتا ہس یہ کیا بول رہا ہے مجھے میں
ہاں یہ بھی بولتی ہے نا میری دیورانی جب اس کو ہوتا ہے نا مطلب ٹونگ میں درد کچھ ایسا ویسا وہ بول ہے مجھے ٹانگوں میں چکر آ رہے ہیں مجھے پیٹ میں چکر آ رہے ہیں
نہیں میں نے اتنا حسا وہاں پہ وہ کیا ب ہو رہا ہے کہ مجھے اس
گاؤں کی لینگویج ایسی ہی ہے ہمارے یہاں نہیں بولتے ایسا سمات سو
کل ن وہ کزن فون کرا تھا آپ نے ان کو فون کیا کیا ماموں کے بارے میں حالت جانیے اس
ہاں میں نے میں نے اس کو فون کیا کل
کیا کہا ڈاکٹر نش
اے ہاٹ کے ڈاکٹر کے پاس
اچھا
ہ اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے سب ٹھیک ہے اس کا یہ ٹیسٹ ویسٹ آف کر سکتے اس کو کا آپریشن پھر میں نے اس کو بولا آپ نے بولا اس کو مطلب تھرپی اگر ہم اگر ہم آپریشن کریں گے وہ واپس نہ آئیں خدا نخاصا وہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں اس کو نہیں بولنا ہے وہ دوسرے ڈاکٹر کو بولنا ہے جو اس کا ہے یہ ہاٹ کتا
ہاں ہاں
ہم جائیں گے آج کیا ہے تھرز ڈے کے دن جانا ہے ان کو تھرزڈے کے دن
لیکن ایک چیز ہے نا سب بھی اگر ہوگی نا پھر وہ واپس نہیں آتا پ سبزی بھی ک کے ایک ہی باری میں وہ کریں گے نا سارا کلیئر اس میں مسئلہ نہیں ہے اپڈیٹ ملی اس کو
اور ابھی کہاں اب جانا ہے نا تھرسڈے کے دن ان کو پھر میں نے اس کو بھی فون کیا وہی میں بول رہی تھا نا ایک سائڈ سے ان کو آئی خوشی مطلب وہ ہے نا وہ پرگنٹ راجو کی بیوی اور اوپر سے آیا یہ ان کا ٹینشن ماموں کا ٹینشن تمہیں لگتا ہے یہ رہا جو نا وہ مطلب ہو گیا ہے جیسے اس میں ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ آ گیا ہے
ہوں
تمیں لگا تمیں لگا چھوٹو سا ا بات فھول ہو دفت
وہ کچھ زیادہ ہی دیکھنے لگا میں ہوں کھ
ہے نا ہے نا مجھے لگ نا مطلب اذان کی بات ہی
مجھے لگتا ہے اس سے مطلب سو گنا اچ وہ ہے عذان
آ وہ بہت زیادہ اچ چائے میں بہت زیادہ اچھا ہے ہاں ہو ب وہ سب سے ملتا ملتا جلتا تا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے
اوپر سے بھی دی کی سوچ وہ کیا بول گیا یہ وہ نا اپنے ہسبینڈ پہ بھی گی ہیںین کاس سم سے دیکھا نا میں نوٹس کیا نا میں نے بی جی
تمہیں کیا صلا گا
مطلب انسان کوئی اچھے سے اچھے سے کسی سے بات کرتا ہے نا وہ بولتی ہے نہیں
ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے کچھ تو گڑبڑ ہے ا سی پیپر بھی اے سی پیپر بھی میم
ہ نہیں قسم سے دیکھناا مطلب ان سب چیز سے اچھے سے بات ختم وہ ب کیا بول رہی تھی وہ آپ کس ستا ہے
نہیں ایک مسئلہ ہے نا مطلب وہ کتنا بڑا ہے وہ جانی کہ جتنا ہے
چھو نا وہ مطلب وہ کہتنا بڑا ہے آپ کو پت ہے میں ہر کسی کے ساتھ مطلب اچھے سے بات کروں پ کھر ایسی سوچ کبھی میں ب رہی ب اپنے رس پہ گئی برابر
یہ انسان کی سوچ ہے وہ بھی بول رہی تھی ابھی میں نے اس کو بولا اس نے یہ سارا رموو کر دیا میرا بھی اپنا بھی وہ کہنے لگی ہاں تو یہ ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے دوسروں کے ساتھ بات نہیں وہاں پر ک اس کے ساتھ بات کی ہم نے
وہاں پہ میں نے پہلے بھی مطلب ا اس کے بغیر بھی اس کے کہنے کے بغیر ہی میں نے واٹسپ پہ ک کیے گروپ میں کی تھی میسج گروپ نمبر پہ کال م کیا کرو نہیں پتا ہی بول کیوں کال کرنے لگے ہے یہی تو س کمپلیٹ کے لیے اصل میں کیا ہوتا ہے نا اصل میں ای ایسا ہی ہوتا ہے جو گروپ میں یہ ہوتی ہے نا
ہاں
انہوں نے غلطی کی ان کو یہ ان کو مت پتا تھا لڑکے کا نمبر کون ہے اور لڑکی کا نمبر
جو ہے نا یہ دیوا میں خود بول رہی تھی میں اس نے کیا ہو ختم مطلب یہ ٹاسکت کہ آ تھٹی کٹا سے ختم میں اسی کو فون کروں گی پھر تم نے بولا نہیں چھوڑ دی ہے تو میں نہیں بولا چھوڑو
ہاں یہ اس میں اصل میں یہی ہوتا ہے جو مجھے اپنا گروپ تھا نا ہمارا گروپ پتا ہے کتنا بڑا ہے ہمارا ہمارا گروپ بیھا ہے اسی میں مطلب سب کے پاس کاریہ ہوتا ہے کہ نہیں
ہاں
اس میں آسان ہوتا ہے انسان کو
اچھا ہے گھر بیٹھ کر تھوڑا سا کام کرو تو اچھی بات ہے
ہاں اس میں کیا بری بات ہے یہ اچھی بات ہے ابھی سوچو بھی بو رہا تھا ہ کسی کوئی دوست تھا اس کا وہام پہ وہ اس کو بو رہا تھا ارے کھرا کرو پیسے کمائیں گے وہ بولتا اس کو ارے میں بھی فون لاؤں گا
جٹیک نہیں میں نے بولا نا ک بک کو اس نے بھی بولا ہاں میں دوست کو دوں گا دو چار دوستوں کو د گا میں ان کو بھی ایڈ کروں گا اس میں تو وہ بول رہا تھا پہلے مطلب ایک ہی ایک ایکک ہی ایک ہیی انسان سے کرس کر سکتے ہیں بہت نے بلا ہو نہیں ہی مجھے پہلے ہی لگ گا یہ کہہے گا اپنی جی ایف سے بات اس کو مطلب بات بھی کرے گا اور کمائے گا بھی او ہو یہ تو
نہیں ایکگزامپل پ پانچ پانچ کالز ہوتے ہیں ایک نمبر پہ
ایک نمبر پہ پانچ کالس کتنے کتنے منٹ میں مطلب کٹ ہو گیا فون پھر پھر سے کرو
ٹین منٹ کٹ ہو گئے تو پھر سے کال کر سوئی یہ نہیں ہے ویٹ کرنا کہ ویٹ کریں گے کیا کریں گے
کیا بول رہی تھی دیدی ہاں وہ کرتی ہے اچھے سے بات کرتی ہے وہ وہ کہہ رہی تھی اس سے مجھے پریکٹس بھی ہوگی بہت چنی جی میں نے بولا ہاں ٹھیک
کیا اس کو گروپ میں ایڈ کرو
اچھا ٹھیک
اس کو لیکن میں نے بولا سکسٹین ہنڈریڈ میں
ہ ہ وہ کوئی مسئلہ ہے نہیں مطلب پھر سے یہ واپس ہاں ہاں میں نے بھی میں نے بھی میں نے بھی بولا میں نے بھی بولا اس میں روزی کو بھی بولوں گی وہ کرتی ہے نا مجھ سے بات اس نےبھی بیچتی ہے میری فرنڈ نہا روش
الے وہ بی بی آپ کے ساتھ کنٹیکٹ
ہاں اور کیا اس کو بھی ہوئی ہے نا بیٹی اب
ایک ہی بیٹی تھی نا اس کو
آ ہ نہیں بیٹی ارے یہ مطلب مطلب پیشنس کتنے ہیں اس کے مطلب اس کا نا جو یہ ہے نا وہ بی ایف تھا اس کا وہ پانچ چھ سال باندھ تھا مطلب کسی م ہی پت نہیں کیوں وہ بند اس نے ویٹ کیا چھ سال اس کا پھر اسی سے شادی ہو گئی کا نام ہے سہیل وہ کم سے تھا مگر مطلب جب ہم یہاں جاتے تے تھے نہ اسکول نائنتھ کلاس میں تب سے وہ اس کے ساتھ ہیں یہ لچ ہے منا ہماری جیس قسمت
برادر آ گیا اسکول سے
جلدی
اس کے ساتھ اس کا ہے نا ایگزام اس نے پیپر دیا تو آ گیا اب ایک کام کرنے میں اس کو بولوں گی میں اس کو بولوں گی ویٹ کر رہی تھی آپ ہی کا تو آپ اندر بیٹھو دو چار کالز کرو تب تک میں یہاں سے جھاڑو پوچھا لگاؤں گی
اوکے اوکے اوکے بائے اللہ اللہ حافظ کتنا ٹائم لگے گا
بس یہ آ گیا آ گیا
اوکے
وہ آ گیا میں اس کو بولوں گی وہ آپ کو پہلے میسج کرے گا کال کرو تو آپ کرنا
ٹھیک ہے
میں ویٹ کر رہی ہوں آپ کا